ہلو
ہیلو
ہاں السلام علیکم
تو آواز آ رہی ہے میری
ہاں
ایک منٹ میری وائس کلیئر ہے نا
جی ہاں
چلیے شروع کرتا ہے ہے نا کیسی ہو تم
ٹھیک ہے
اچھا
جی ہو
کا من تھا تم سے
چ گڈ مجھے بھی
کیا کر رہی تھیں
بس تھوڑی کلننگ اور پھر کون
اچھا روم صاف کر لیا
ہاں ہاں تھوڑا
مطلب کام سے زیادہ بریکس لیا
ہاں ایکسپوزڈ
تم ہوں
تو کیا کر گچھی
ہ میں کچن میں ہیلپ کر رہی تھی
اسپیشلی
آ مجھے چائے بنانا زیادہ پسند ہے
ہاں ہاں ایکسپیکٹیڈ
اچھا تم کو
مائگی ایکسپرٹ
واشف صاحبہ
پلیز رپٹ ٹیٹ دا ٹینٹ
بالکل بالکل بالکل
اچھا ایک سیریاس کوشن
پوچھا
کیا تم کبھی کسی چیز کو لے کر انسیکیور فیل کرتی ہو
ہوں کبھی کبھی
کس ٹائپ کی ان سیکورٹی
موسلی انفسا ہونے کی فلم
ہوں سمجھ سکتی ہوں
جیسے کبھی لگتا ہے میں اتنی افرٹ کرتی ہوں اتنا اتنی اچھی نہیں
یہ فیلنگ بہت کامن ہے
تمہیں بھی ہوتی ہے کیا
ہاں کبھی لگتا ہے سب م مجھ سے بیٹر ہے
اچھا کمپریزن بہت زیادہ خراب چیز ہوتی ہے
اسپیشلی سوشل میڈیا
ارے یہ تو بالکل صحیح کہہ رہی ہے سب اپنا اچھا ہی دکھاتے ہیں سوشل میڈیا میں برا کون دکھاتا ہے
اور ہم ان کی ہائی لائٹ ریلس کو اپنی ریلس لائف کی کمپیئر کرتے ہیں
لائن مجھے یاد رکھنے والی ہے
اس لیے کبھی کبھی بریک لینا ضروری ہوتا ہے
ہوں صحی کہہ رہی
ویسے مجھے تمہاری ایک کوالٹی بہت اچھی لگتی ہے
اچھا کیا
تم کیئرگ ہو
ہوں سی
اور چین یش بھی
اچھا بہت بہت شکریہ تمہارا اور تم بھی بہت ہی زیادہ اچھی ہو
تھینکسر
اچھا کبھی سوچا ہے ہم فرینڈس کیسے بننے
ہاں اور پانی لگتا ہے
کوں
کیونکہ شروع میں ہم دونوں یہ سال ر تھے
ہاں ا رزرٹ تھ صحیح کہہ رہی ہو اور اب دیکھو ہماری باتیں ہی نہیں خط س متیینا
ان ل تنوور شیشم سوا
صحیح کہہ رہے اچھا ایک اچھا سا مزا کیا کوشچن پوچھوں
اوچھا
اگر تم ایک سپر پاور چوز کر سکتی ہو تو کیا ہوتا
مائنڈ ریڈنگ شاائید
او صی میں
ہاں لوگ ایکچولی کیا سوچتے ہیں پت چل جائے گا
صحیح نہیں لیکن بہت ہی خطرناک پا روکے
ہاں ہاں صحی
میں ٹرانسپورٹیشن چوز کرتی
نائس ٹرفک کرئی س ختم
اور ٹریولنگ ہماری فری ہو جاتی
اسمارٹ
ویسے تم ایزیلی فارگو کر دیتی ہو چیزوں کو
ڈیپینٹ کرتی ہے کرتا ہے
کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے
مسٹیک پر غلطی اور وٹریلی سیم نہیں ہوتی
سی کہہ رہی
تمک
میں فارگو کر دیتی ہوں لیکن میرا یقین جو ہے وہ واپس مشکل ہوتا ہے کسی پر ٹرسٹ ٹوٹ جائے تو پھر جلدی سے ہوتا نہیں دوبا تم گلاس جیسی ہو ٹرسٹ جو ہوتا ہے نا ایک شیشے کے گلاس کی طرح ہوتا ہے ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا
کریک کے بعد جوڑ بھی دو تم مارس رہتا ہے
سی کہری
اچھا موڈ ویٹر ہو گیا تو ان سے بات کر کے
میرا بھی بہت اچھا ہو گیا
تم نوٹس کرتی ہو
ہوں ہوں ہ
کچھ لوگ کچھ کچھ لوگ ارجی ڈرائنگ کرتی ہوں
اور کچھ انرجی ہیل کرتے ہیں
صی
ہیلدی کمپنی بہت میٹر کرتی ہیں
صحیح بالکل
اچھا نیچے دیکھو ذرا سا آج تم سوئی تھی تو تمہاری نیند کیسی تھی سلپ کیسی تھی
گڈ مارنگ اٹ جاؤ ککھنا سے
ہ اس کے نیچے اس کے نیچے سلیپ کیسی تھی آج
ٹھیک تھی لیکن ایک عجیب سا ڈریم آیا اور
اچھا کیا خواب دیکھا تم نے
یاد پورا نہیں بس اتنا یاد ہے کہ میں کسی بہت بڑی بہت بڑی جگہ پر تھی اور سب کچھ ان انفیملیر لگ رہا تھا
کتنے رینڈم ہوتے ہیں نا
اچ بالکل صبح اٹھ کر لگتا ہے کہ کس کا مطلب کیا تھا
صحیح کہہ رہی اور پانچ منٹ بعد آدھا بھول جاتے ہیں ہے نا ہوتا ہے نا
اگزیکٹلی
آج موٹ کیسا ہےتی
سر پرسنسلی اچھا
بہت اچھی بات ہے یہ تو
تمہارا
الحمد للہ آج میرا من بہت شانت ہےاموش
کلیم مارننگ مجھے بہت پسند ہے
مجھے بھی جب صبح شور کم ہوتا ہے تو بہت ہی اچھا فیل ہوتا ہے فریش فیل ہوتا ہے
اور چائے ہو
صی کہہ رہی چائے تو بہت ضروری ہے
ہاں اچھا اچھا بتاؤ تم مارننگ پرشن ہو یا نائٹ آؤ
ہ مجھے رات کو جگنا پ پسند ہےم م تو
سے شاید اسی لیے ہماری بیسٹ کنورسیشن رات کو ہوتی ہے
یہ تم نہ صی گ
ویسے کبھی تم نے نوٹس کیا
کیا
کچھ لوگ تمہاری لائف میں شارٹ ٹائم کے لیے آتے ہیں لیکن امپیکٹ بہت بہت ڈیپ چھوڑ جاتے ہیں
ہاں یہ بات تو ہے اور کچھ لوگ نا سالوں تک رہتے ہیں لیکن یاد بھی نہیں رہتی
اسٹرانگ نا
بالکل اس بالکل لائف انٹرسٹینگ ہے
بہت
ایک کویسچن پوچھو
اچھا
ہماری اسٹرنتھ طاقت کیا ہے سب سے بڑی طاقت کیا ہے
ہاں پیشنس لیول مے بھی
صحی ہے ہم چیزیں بہت ہی اچھے سے ہینڈل کر دیتی
تھینکس تمہاری
بالکل
کیوں بالکل
کیونکہ تم کوئیلی فیل کرتی کر لیتی ہو سامنے والے کیا فیل کر رہے ہو
یہ بات تو صحی کہہ رہی ہے یہ کوالٹی کوالٹی ہے
کیریر کوالٹی ہےکیریر کوالیٹی ہے
ہاں تبھی نائک سکورٹی
ہاں کی کہ تم دوسروں کو پین بھی ابزر کر کرا لیتی ہو
صحی کہ رہی
اس لئے باؤنڈریز امپورٹنس ہے
تم صحی ہمیشہ تم صحی کہتی ہو
اچھا ایک اچھا ایک اور پوٹینل شل
ہوں اگر تم ایک لیٹ ر لکھو فیوچر کو پہلی لائن کیا ہوگا
آئی ہوپ آئی ہوپ تم خوش تو
کیا ہوا
یہ لائن سمپل ہے لیکن بہت ڈیپ
ہیپس خوشی یہ سب
خب نہیںائ شم کہ لیک ہوگی
آئی ہوپ تم نے خود کو راستے میں نہیں کھویا نہیں بیوٹیفل اچھا آج کا پلان کیا ہے تمہارا
کچھ نہیں
اچھا
پ پلی
چلو میں تھوڑی دیر میں تم سے بات
ب ج ج آ
تھوڑا کام یاد آ گیا ہے نا میں کرتی ہوں
اٹھ
چلو خیال رکھو